ہیلو
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہیں اچھے سے
ہاں جی ہم ٹیک ہےپ بتائیے آپ ٹیک ہے آج آپ کی امی بگاتے ہیں
ہاں الحمد للہ سب ٹھیک ہے امی بھی ٹھیک ہے ابو بھی ٹھیک ہے آپ کے امی ابو ٹھیک ہے
ہاں جی ہمارے بھی ٹھیک ہے
اور کیا کر رہی ہے آپ
چی میں نے بتایا تھا نا آپ کو ڈٹیڈی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے وہ میں نے ابھی اٹھا کر رکھا ہے ابھی آئے گی پھر بولے گی ٹیڈی دو
اچھا ٹھیک ابھی یہ اسی کی سحھ ہے
جی جی نہیں میں نے اس کو دوسری چیز دے د ہے نا میں نے اس کو کچھ ابھی اس کا دماغ بڑا دوسری طرف چلا گیا ہے اب اس کو یاد آئے گا پھر بولے گی
ہاں ابھی آئے گی بووا دے دو
جی بالکل بالکل خراب کر دیتی ہے
بچے ہوتے ہی ہیں نا شرارتی ان کو پت ہی نہیں ہوتی ہم کیا کرتے ہیں لیکن اچھا بھی لگتا ہوتا ہے نا جیسے گھر پہ رونق ہوتی ہے
ج جو بروتے ہیں نا ج بروتے پھر برے لگتے ہیں ہنستے ہو تو اچھا لگتے ہیں رو برے لگتے ہیں
ہاں ہاں اور برداشت ہی نہیں ہوتا ہے ان کا ہونا
بالکل بالکل بالکل بالکل
میری بھی میری بھی جو بہن کی بیٹی ہے نا وہ بھی ہو وہ بھی رو تی ہے مجھے اتنا برا لگتا ہے نا اس وقت میں بولتی ہوں ہائی میں اس کو کیسے چپ
میں آپ کو ایک بات بتا ہم لوگ نا بازار گئے ہوئے تھے یہ نا ایک سال کی تھی مطلب مینمم ایک سال سے تھوڑی کم کی ہوگی آٹھ مہینے کی ہوگی یا ایک سال کی ہوگی ایسی تھی تو میری بھابھی کی نا بھائی کی شادی تین کااہ تھا تو ان کو جانا تھا تو وہ بولی ہم نا شاپنگ یہاں سے کر کے چلتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے تو نا ہم چلے گئے شاپنگ کرنے میری امی بھی چلے گی میں بھی چلے گی اور میری بھابھی بھی چلے گی ہم تینوں چلے گئے گھر سے تو گھر پہ خالی ابو اور میرا چھوٹا والا بھائی ہے نا وہ چھوٹی کلاس میں
اچھا
نہیں ن ہوگ اس ٹائم میں فورتھ کلاس میں تھا م چھوٹا والا بھائی اور بڑا والا بھائی میرا کام پر تھا تو ہم اس کو گھر چھوڑ گئے ہم نے کہا چلو ابو ہیں اور ایک میری بہن ہے اس ٹائم پہ تھی وہ کنوی تھی ہم اس کو گھر چھوڑ گئے تھے اس کی شادی نہیںئی تھی
ٹھیک
ہاں وہ مجھ سے بڑی تھی اس کو ہم گھر چھوڑ گئے ہمیں تین گھنٹے لگ گئے بازار میں ک ٹرافک بہت تھا تو اب یہ چھوٹی تھی آٹھ مہینے کی یہ رو رہی تھی تو نہا میرے جو میرے پاپا ہے نا ابو انہوں نے کہا کہ جاؤ چھٹے والے بھائی سے کہ اسس لیے نے پالوی کا بسکٹ لیا ہم اس کو دودھ میں ڈال کے دیتے ہیں کہ اپنا کا لے اور چھپ کر جائے بوک کی ویسے رو رہی ہو تو اس نے ایک نہیں بول تین بسکٹ کے پیکٹ لے کے آیا پالے جی کے
بولے اتنے گیس کرنے بسکٹ کے پیکٹ بولا یہ کھائے گی نہ پاپا پاپو بولے یہ ایک مشکل سے کھائے گی تو تین اٹھالا یہ ب تیں کھانے ہے بلا مجھے لگے گا تیین کھائے گی تو اس ٹائم پر میری بہن کو بھی اتنی نالج نہیں تھی کیونکہ ہمارا سب سے چھوٹی یہی ہے تو میری بہن نہا اس کو ڈانس کر کے دکھا دی کہ شاید میرا ڈانس دیکھ کر چھپ ہو جائے اس کو ڈانس کر کر کے اور میرے ابو اس کو نا چمچ کے ساتھ پانی پلا رہے کہ اب تک گرمی ہے پانی کی وجہ سے رو رہی ہو
ہاں
وہ جب ہم گھر آئے نا تو ہمارے ابو نے اتنا سنا ہمیں نہیں سنایا نہا بھابھی کو سنایا صرف ممی کو سنایا کہ تم کیوں گئی تھی تو ایک بندہ گھر بیٹھ جاتا پتا ہے چھوٹی ہے اس کو نہیں آتا اتنا سنبھالنا
ہوں
اس کے بعد پھر ہم لوگ دو بندے جاتے ہیں ایک بندہ گھر بیٹھتا ہے
ہ اس کے لیے ہاں
بالکل بالکل
چلیے اچھی بات ہے اور آپ جاتی ہے کہیں
میں فی الحال تو میں کہیں نہیں جاتی ہوں میں مجھے گھر میں ہی رہنا پسند کر رہ ہوں میں گھر میں رہ لیتی ہوں کوکنگ کر لیتی ہوں اور کبھی کبھی اپنی بھتیجی کو پارک نا ہمارے گھر سے دور ہے تو مجھے جانے میں بھی آدھا گھنٹہ لگتا ہے تو کبھی کبھی چلے گئے وہاں پہ اگر مارکیٹ گئے تو چلے گئے نہیں تو نہیں گھر پر ہی ٹھیک رہتا ہے انسان آج کل کا ماحول بھی نہیں ہے نا کہیں جانے والا
ہاں صحیح بول رہی ہے آپ سچ میں میں بھی بس اب پہلے نکلتی تھی سیر کے لیے صبح لیکن اب صبح نا اتنا اب آلس آتا ہے صبح من ہی نہیں کرتا ہے اٹھنا پھر سیر کے لیے جانا اب میں پتتا ہے کیا ہوں شام کے وقت میں ہمارا ایک بڑا سا کمرہ ہے وہی پہ ہی مطلب اگر مجھے کسی کے ساتھ بات کرنی ہو یا کچھ بس فون رکھا کان کے پاس بات کی اور باتوں باتوں میں سیر بھی ہو جاتی ہے واک بھی ہو جاتی ہے
بالکل بالکل وہ تو ہے ہییسے تو میں جاتی ہی نہیں ہ باہر گرمی بھی اتنی ہے باہر جانے میں من ہی نہیں کرتا بندہ اپنے گھر میں جیسا بھی ہے ٹھیک ہے
نہیں اصل میں ہم لوگ ہے نا ہم لوگ آلسی ہو گئے ہیں اپنا دھیان ہی نہیں رکھتے ت ہے
بالکل
لیکن رکھنا بھی چاہیے سیر کے لیے رکھ نا چاہیے اس سے انسان نا تندرست رہتا ہے دماغ بھی تازہ رہتا ہے اور شریر میں بھی خون جو ہے وہ دورہ کرتا ہے
جی جی اور آپ کو میک اپ کا شوق ہے
ہاں
ہر لڑکی کو میک اپ کا شوق ہوتا ہے آپ کو ہے میک اپ کا شوق
نہیں بالکل بھی نہیں مجھے آتا ہی نہیں ہے اب میں سوچ رہی ہوں نہیں کیونکہ مجھے آدا ہی نہیں نہا کرنا کی تو اس لیے میں نا مطلب کہاں میں نے آلسی ہوں تو میں ن باہر روز سوچتی ہوں کہ آج تو میں کچھ نہ کچھ سیکھوں گی لیکن مجھے آتا ہی میں پھر اس وجہ سے مطلب شوق بھی نہیں اب رہتا
مجھے آتا ہے پر میں کرنے کی حالت ہوں میں کرتی نہیں ہوں لوگوں کا کر دیتی ہوں بہت زیادہ اپنی بھابھی کر دوں گی وہ آئیں گی میرا فیشیئل کر د یہ کر دے وہ کر دے میں کر دوںی پر اپنی باری آئے گی نا میں حالت سنا دی تی میں نہیں کر رہی
سے مطلب برابر میرے ساتھ بھی یہ چیز ہوتی ہے تو کسی کا وہ کرنا ہوتا ہے نا آنکھ کا کاجل اوپر سے آنکھوں کو مطلب میں ہر ایک کو کروں گی یہ جب اپنی باری آتی ہے نا مجھے آتا ہی نہیں ہے خود کو
یہ تو ہوتا ہے بٹ یہ ہے کہ میں اپنے ہیئر اسٹائل خود بنا لیتی ہوں تو بھاابھی کے بھی بنا دیتی ہوں
اور میرا پتا ہے کیا ہو جاتا ہے ا میرا کیا ہو جاتا ہے جب کسی کی شادی رہتی ہے نا یا کہیں دعوت پہ جانا ہوتا ہے تو مطلب سب آئیں گے میرے جو مطلب چچیری بہنیں ہیں تو وہ سب آئیں میری بہن ہے تو سب بولیں گے میرا کر دو میرا کر دو تو میں ہر ایک کا کر دوں گی اور میرا جو رہے گا نا میں میں یہ رہوں گی نا مطلب آخری رہوں گی جس نے نہ کپڑے لگائے ہوتے ہیں نہا کچھ کیا ہوتا ہے پھر مجھے ایسے ہی نکلنا پڑتا ہے کیونکہ مطلب ہر ایک ذرا مجھے ذرا مجھے کر دو ذرا ہاں پھر مجھے ایسے ہی نکلنا پڑتا ہے تو پھر میں ان کو بولتی ہوں کہ ہاں بس پھر ایک ہی میں ہی رہ جاتی ہوں
وہ تو ہیں اور بتائیے آپ کی بہن کی شادی والی سسٹر کی
ہاں ہاں پچھلے سال ہوئی تھی نا ان کی شادی اور بیٹی بھی ہوئی اب
اچھا اچھا اچھی بات ہے پھر تو اب ماسی بن گئی پھر تو آپ ماسلی بن گئی
ہاں ماسی تو میں بن گئی لیکن وہ اتنا بیمار رہتی ہے نا تو مجھے ہی اب اس کو تھوڑا سہلانا پڑتا ہے وہاں یہاں لینا پڑتا ہے ڈاکٹر کو ڈاکٹر کے پاس
اچھا اچھا پھر آپ جاتی ہیں
تو پھر میں جاتی ہوں اور اپنی امی کو ساتھ دیتی ہوں جو کہ اس کی نانی ہے تو ہم دو لیتے ہیں میری بہن تو بولتی ہے کہ تم دونوں ہی لے لو مجھ سے نہیں سنبھلا جائے گا
بالکل بالکل یہ تو ہے ہی دققت ہو جاتی ہیں اس مطلب صرف آپ کی بہن کی شادی میںیا بھیا کی بھی شادی ہو چکی ہے
ا میرا بھائی ہے نا وہ چھوٹا ہے سب سے تو پہلے میری بہن ہے اس کے بعد میں ہوں اور اس کے بعد میرا بائی ہے ہاں بائی میرا چھوٹا
بھائی بڑے ہونے چاہیے بھائی بڑے ہونے چاہیے کیونکہ بھ بھیی کے ساتھ رہنے کا نا مزہ ہی الگ آتا ہے اگر بھابھی اچھی مل جائے تو
ہاں صحی بول رہی ہے آپ
میری بہن نکلی نا گھر سے پچھلے سال جب ان کی شادی میں اتنا وہ محسوس کرتی تھی نا اکیلا کیونکہ میرے ساتھ کوئی ہوتا ہی نہیں تھا بات کرنے کو مطلب میں اکیلے پھر ہوتی تھی کمرے میں اوپر نیچے کرتی تھی کیونک دن بار پھر میں ای بیٹھتی تھی یا کبھی کالج جاتی تھی وہاں سے مطلب شام کو پھر میں اکیلے سوتی تھی ورنہ مجھے عادت ہے نا اس کے پاس ہی ہم لوگ ایک ہی کمرے میں ملب رہتے تھے تو ایسے لگ رہا تھا میرا کمرہ جیسے سونا سونا ہے وہ نکلی
میری بہن کے بارے میں یہی ہوا تھا آپ تو کچھ بھی نہیں پتا میں اپنے بہن کے بارے میں کہاں جا کر روئی تھی کسی کے سامنے نہیں روئی میں کیونکہ میں لڑکی بہت تھی اس سے جو رسوئی ہوتیھی رسوئی رسوئی کے اوپر وہ نہیں تھا ج مطلب وہ سامان رکھتے ہیں خراب سا ڈبے وغیرہ بڑی سی پرر چھتی ٹائپ بنی ہوئی ہوتی ہے
ہاں ہاں
ہم نے نا کچھ سامان رکھا ہوا ہم نے نااں لکڑی کی سیڑھی لگائی ہوئی تھی تو وہ لکڑی کی سیڑھی سے اوپر چڑھ کے اندر ر کے ہوی سارے مجھے ڈھونڈ رہے گئی کہاں یہ گئی کہاں اتنی روئی آدھا گھٹہ ہو گیا ملنی رہی کہاں چلی گئی ہے سارے مجھے ڈھونڈ چب دیاان کے دنے ن رونے کی بات کہاں سے آ رہیی ہے میرے بھائی نے دیکھا تو پھر اوپر چڑھ کے میں رو رہی تھی بائی نے کہ و تے جی بولے تھے کہاں کہیں رونا تو رسوئی کی اوپر جا کے بیٹھ کے روی نہیں کیوںتا
یہ رہتا ہے پہلے جب ہوتا ہے نا سامنے کوئی یہ اپنا بندہ پھر جب وہ نکلتا ہے نا پھر اس کے بعد وہ محسوس ہوتا ہے
جی جی جی بالکل اس کے بعد پھر میں نہیں اس کے بعد پھر میں نہیں روئی پھر وہ بہن آ جاتی ہے پر اس کی ہم نے شادی بہت دور کی ہے ہریانہ کی ہے تو وہ آ جاتی ہے
ہاں یہ رہتا ہے
ہ ہ ہ آج بھی تب بھی ٹھیک کیا ہے ہماریے تو دور بھی اتنی ہے ہرانہ
ہاں
ہ ہوں آپ بتائیے آپ کی بہن لوکل ہے
ہاں ہاں یہ بھی نزدیک میں ہی رہتی ہے تو لیکن اتنا نہیں آ ہے
جی جی وہ تو تھوڑا فرق پڑ جاتا ہی
ہاں تو اپ بیٹی ہوئی نا اب وہ آئی تو اب ہم اور اس کو نہیں برابر ایک سال نہیں جانے دیں گے
جی ہی دوائی وغیرہ آپ کے سحر سے چل رہی ہوگی نا ان کی اس وجہ سے دوائی میں تھوڑا پھر فرق پڑ جاتا ہے
ہاں اسپتال نزدیک ہے نا تو اس وجہ سے
ہاں جی
ہوں اور باقی گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں جی سب ٹھیک ہے چلیے ہم آپ کو بعد میں کال کرتے ہیں
چلیے پھر ٹھیک ہے بعد میں پھر بات کرتے اللہ حافظ